ہاں جی السلام علیکم ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان
میں جیسے بھی باہر آیا تو میرے کو نیچر دیکھا تو نیچر میں اپنے پیڑ پودے بہت سے کم ہو گئے بھائی جان اس بار
ہاں ہاں جی جی بھائی جان بائی جان ہاں ہم بھی جب باہر نکلتے ہیں تو بڑا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہاں جی جی ب جان پیڑوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو دل میں سے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم نے بیڑوں کے ساتھ کیا کیا ہے ان پیڑوں نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے پیڑوں کے ساتھ کیا کیا ہم نے
جب چھوٹے بچے تھے تو کتنے گھن گور پیڑ بڑے بڑے پیڑ ہوا کرتے تھے جس کی چاؤ میں دس پندرہ آدمی آرام کرتے تھے لیکن ابھی پیڑ پودے ہے ہی نہیں بھائی جان ابھی اپن کو چھوٹے چھوٹے گملوں میں پیڑے پودے دیکھیں گے وہ بھی گھر کے اندر دیکھیں گے بھائی جان باہر کے نیچر میں اپن کو ایسا جو پہلے آج کے دس سال بیس سال پہلے دیکھنے لائق جو نظر آتا وہ تو ابھی تو دکھتا ہی نہیں ہے بھائی
جی جی جی بھائی جان یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ کی بات بھی صحیح ہے بھائی جان جب باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ کتنے ب ب ہم کتنے کتنے کتنے کتنے پیڑوں کو کاٹا ہے جتنے پیڑوں کو ختم کیا ہے اور ہم کیسے کیسے انسان ہے کہ ہمارے اندر انسانیت یہی ہے کہ جن جن جن پیڑوں نے ہمیں ایک تازہ اور آکسیجن دیا میڈیسنز دوائی یا فراہم کی ہمارے لیے دوا یا جس سے ہمارا صحت تندرست رہا اور اسی ان پیڑوں کے سھ ہم نے کیا ان پڑوں ان پیڑوں کے ساتھ ہم نے کون سا برا حال کیا
جی بالکل بھائی جانے پیڑ پودے م کو آکسیجن دیتے ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ان کے ساتھ اپن نے بہت برا کیا ان کو جنگلوں کو اپنے اپنے خود کے فائدوں کے لیے صاف کر دیا جو اپنا جو پراکرت کا جو موسم چکر ہوتا ہے بارش گرمی ٹھنڈ جو بھی ہے جو آندھی طوفان تو پیڑ پودوں کی وجہ سے رکے رہتے تھے ابھی آپ دیکھو بے موسم بارش آتی ہے بے موسم ہا طوفان آتے بھائی جان سردیاں کتنی بڑھ گئی گرمیاں کتنی بڑھ گئی بھائی جان مطلب پورا سنت تلن ختم ہو گیا پرکرتی کا دیکھ لوگ جان آپ
بھ جان آپ کی بات بہت سچی ہے اور آپ کی بات سے متاثر ہوں میں کہ جو جو پیڑ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے تھے ہم ہم نے لالچ میں آ کر ہمارے سامنے صرف پسے دکھتے ہیں کہ پ اس پہ اگر ہم ایک پیڑ کاٹ لیں گے تو اس میں دو ہزار تین ہزار چار ہزار یا دس ہزار آ جائیں گے پیسوں کی خاطر ہم نے پیڑوں کے ساتھ کتنا برا کیا پیڑ کو ایسے کاٹا کہ جیسے کہ مطلب ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہے ہمیں ایک ضرورت ایک پیڑ ضورت تھا ہم نے دس کاٹ لیے اور جب کاٹنے کی باری ہوتی کہ تو ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہم اس ٹائم بولتے ہیں کہ ہم میں پہلے جاؤں گا جب لگانے کی باری ہوتی ہے کہ پھر ہم نہیں جاتے ہم بولتے ہم کیوں لگائے جب کوئی اور نہیں لگا رہا تو ہم کیوں لگائے یہ نہیں سوچتے اس ٹائم کہ جب ہم نے کاٹے تو لگاے کیوں ہم کیوں نہیں لگائیں گے اور جو ہم نے پیڑوں کے ساتھ یہ یہ غلط کیا یہ کہ ہم نے ایسے ہی پیڑ کاٹ لیے جنگلوں کو کاٹ لیے آپنے فائدے کے لیے آج جو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ پیڑ پیڑ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہے
جی صحیح فرمایا بھائی جانا آپ نے پراکرتک واتورن جیسے اپن جنگل میں پہاڑوں میں ندیوں کے پاس بیٹھتے تو تو ہمارا مانسک تناؤ کم ہوتا تھا ہمیں اچھا محسوس ہوتا تھا ہمارے کیا نام سے جو اگر کہیں چوٹ لگ جاتی تھی تو ہمارے بڑے بزرگ پیڑ پودوں سے دوائی بنا کے ہمارے لگا دیتے تھے تو اس سے اپنا گاؤ ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن آج اپن اتنے ڈولپمنٹ میں کھو گئے مطلب جہاں پر پہلے پارک ہوتا تھے جنگل پہاڑ ہوتے تھے ان کو صاف کر دیا وہاں فیکٹریاں لگا دی مول کھول دیے مطلب انسان نے پرکرتی کا ساتھ ایسا کیا ہے سر آٹھ دن تک کسی نے کیا نہیں ہوگا بھائی جان پھلے برکز کے پیپل کے یہ اپنے ساگوان کے بڑے بڑے پھیل پیڑ دیکھنے کو ملتے تھے اپن کو بھائی جان جیسے آم کے پیڑ تھے نیم کے بڑے بڑے وشال پیڑ تھے بھائی جان تاکہ اپن اوپر نظر دیکھتے تو اتنی گھن گھور چھایا اتنا گھن گور مطلب کسی پیڑ کے نیچے جی تو سورج کی کرن بھی نہیں آ سکتی تھی اتنے گھنگور پیڑ بھی دیکھے ہہ بھائی جان میں نے لیکن آج آپ دیکھو ایک سو ڈرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر پیڑ ابھی ہے تو زیادہ پھیلاؤ دار نہیں ہے زیادہ پھلدار نہیں ہے کیونکہ اپن اب پھر اگاتے اس میں کیمیکل ڈال دیتے زیادہ پھلوں کے لیے مطلب کیسے بھی اپنے بینفٹ کے لیے مطلب اپ اس فیڈ کو ہی اتنا کیمیکل میں ویو دیتے تاکہ جو اس کا اوریجنل جو ہوتا ہے نا وہ تو اپن کو سامنے دکھتا ہی نہیں ہے بھائی جان
جی بھائی جان میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو نیچرل چیز ہے وہ ہم لوگ نہیں کھا رہے ہیں جو نیچرل رل چیز یہ آ رہی تھی جو نیچرل چیزیں آ رہی تھی وہ ہم نہیں کھا رہے
جی بلکل
ابھی ہم نے اتنا پلاسٹک کا یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا سب کو پتا ہے بھائی پلاسٹک پراکرتی کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دائک ہے کیونکہ پلاسٹک نہ تو پیڑ پودوں کی گروتھ ہونے دیتی ہے نہ ہی جیو جنتو کی گروتھ ہونے دیتی ہے پھر بھی اپن پلاسٹک کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بھائی جان
ہاں ہاں جی جی بھائی جان یہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں کہ جو پلاسٹک کا یوز ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے اور اسی پلاسٹک کی وجہ سے جو زمین کی زر کھیسی ہے وہ ختم ہو گیا ہے یہ یہ ڈیکمپوز یہ یہ مل نہیں جاتا ہے زمین سے اور جہاں پہ یہ ڈال دیتے ہیں وہاں پہ کوئی پیڑ یا کوئی جانور نہیں جاتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان میں اتنا کیمیکل ہوتا ہے اور ان ان کیمل کیمیکلوں کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو جا ہو جا رہی ہے اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیوں کر رہے یہ ہم کیوں اس پلاسٹک کا اتنا یوز کر رہے ہیں اور ہم کیوں کسی چیز زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں
جی بالکل بھائی جان سکتا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہم ہنڈریڈ ٹین پرسینٹ پلاسٹک کا یوز کرتی ہے بلکہ ہم کو پولیتین کا یوز نہیں کرنا چاہیے اپن کو کپڑے کی پھیلی یا پھر کاغذ لے کھا یوز کرنا چاہیے تاکہ یہ تو کیا ہے جلدی نشٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پلاسٹک کو یوز کرتے ہو آپ نے وہ جلا دی تو بھی اس ویو پردوشن کرے گی اور زہریلی گیس چھوڑے گی اور زمین میں جائے گی تو زمین کو خراب کرے گی آپ نے اگر ایسے بھی پھینک دی ہو تو بھی وہ نہ تو گلے گی نہ سڑے گی وہ آپ دس سال بعد سال بد کبھی بھی دیکھو آپ کو اسی سچویشن میں ملے گی بس تھوڑا بہت افیکٹ پڑے گا بھائی جان
ہاں جی جی بھائی جی بھائی جان یہی بات ہے کہ جیسے بھی ہم پالیتھیین کو یوز کریں گے چاہے پھر آپ کی بات یہی ہے کہ چاہے ہم اس کو جلیں چاہے ہم اس کو مٹی میں دفنا دیں تو وہ پلاسٹک ہمیں نقصان پہنچا ہی پہنچائے گا اگر اس کے بدلے ہم جو کاغذ کا آتا ہے یا جو یہ کپڑے کا آتا ہے اگر وہ اس استعمال کریں گے وہ اتنا نقصان ہمیں نہیں پہنچائے گا وہ پیڑوں کو اور ہماری ماحول کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ ہم ہی اس ماحول میں رہ رہے ہیں اگر کسی اور کو رہنا رہنا ہوتا تو ہم کیوں بات کریں کیونکہ ہم کو رہنا ہے اور ہم کو ہم ہم ہی کو سوچ نہ ہے ہم ہی کو اس ماحول کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہماری زندگی اس ماحول کی ماحول کی وجہ سے چل رہی ہے
بالکل ہی محول جی پرک کی پرکتی کی دنے جو آج ہمارا جیون اتنا اچھا ہے نہیں تو فیکٹری اور لگانے کی کے لیے انسانوں نے جنگل کاٹ دی گھر بنانے کے لیے انسانوں نے جنگل کاٹ دیے جل ویو جل پردوشن ویو پردوشن مطلب پرکرتی اپن کو اتنا نقصان دے رہی ہے پھر بھی اپن سمجھ نہیں سکتے جیو جنتو ختم ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے کے بہت سارے پکشی تھے یا پھر رینگنے والے جیو جنتو تھے وہ اب دیکھنے کو نہیں مل رہے
اب اب نہیں ملیں گے کیونکہ کیونکہ ہم ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ خت ت ہوگئے پ واپس نہیں آئےیں گے
آچا یہاں پہ تو آپ کو بہت سوال نہیں کرے باں تو آپ بہت سارے سال ج بھائی جان مطلب وہ جیو جنتو کی رہنے کی جگہ ختم کرتی نا انسانوں نے تو ان کی دھیرے دھیرےات لپت ہونے لگ گئی کئی بار جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ
ہوں
جنگل تو ہے ہی نہیں پیڑ پودے ہے ہی نہیں تو سورج کی کنوں کی وجہ سے یا کچھ کیسے بھی آپ مان لو آگ لگ جاتی ہے تو وہاں یہ مان لو سینکڑوں جو جنتو ختم ہو گئے تو وہ جو ایک چین سسٹم چلتا ہے پرکرتی کا تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے تو یہ گپ کتی کو سرکشت رکھ کر ہم اپنا بہ سے ہی سرکشت کر سکتے ہیں اگر اپ پرکرت کو نقصان دیں گے نا تو اس میں سب سے زیادہ نقصان انسان جو جاتی ہے نا اس کا ہے وائیدان اس لیے اپن کو پیڑ پودے لگانے چاہیے
جی جی بھائی جان اگر اگر اگر ہم دھرتی کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ پھر ہمارے زندگیوں کے ساتھ کھیلے گی جی بھائی جان جی بھائی جان بھائی جان آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کے آپ کے پاس جو بھی معلومات آپ کو آپ نے ہمیں فراہم کی اس کے لیے شکریہ بھائی جان
جی بھائی جان خدا حافظ بھ جان
خودد خدا حاائے
انی م